اسلام وعلیکم
وعلیکم سلام جی اور کیا کر رہی بس بڑھیا بڑھیا آپ بتاؤ
میں ٹھیک ہوں تم بتاو میں بس اب کھانا کھا کے صفائی کر کے ہٹی ہوں
جی
اور تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں میں نے بھی کپڑے کپڑے دھوئے ہیں ابھی ابھی رکھ کے آئی ہوں اندر مشین میں ڈال کے
اچھا اچھا
ہاں جی پہلے دھونے نہیں تھے موسم کے دیکھ کے میں کہ بارش برسات نہ آ جائے اب دھوپ نکل گئی پھر میں کیا دہو ہی لؤں تھوڑے سے ہے
جی
جی اور بتائیے
بس سبھی بڑھیا
اور بس ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اور بتائیے کیا کر رہی تھی اور صحیح ہو کیا کیا کریں گے اب
کچھ نہیں ہے اب بس بیٹھی تھی میں نے کہا چلو آ بہت دن ہو گئے فون نہیں آیا تو آپ لوگ کا فون آ گیا چلو میں نے کہا چلو بات کر لیتی ہوں
جی جی وہ تو ہے ہی میری بھی بات نہیں ہوئی کتنے دن سے وہ آپ کی میں نے کہا چلو بات کروں اور پوچھوں موسم کا حال چال کیا حال چال ہے موسم کا آپ کے ادھر
جی بس ابھی تھوڑا بادل بادل ہو رہے ہیں آں ویسے تو گرمی ہے پر بادل ہو رہے ہیں ہلکے پھلکے
ہوں گرمی تو بہت ہے ادھر بھی بڑی گرمی ہے
جی
کہہ رہے اس طرف بارش آ رہی ہے
کس طرف
پنجاب کی طرف بارش آ رہی ہے پتا نہیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بھی نہیں پتا کیونکہ گرمی بہت ہے بہت گرمی ہوا بھی نہیں چلتی پھر ایک دم ایسے گم گم ہو جاتا ہے سارا پتا بھی نہیں ہلتا ہے کبھی
جی بالکل
اور بتائیے
بارش اچھی بھی لگتی ہے اور بری بھی لگتی ہے بارش جی بارش سے زیادہ آ جائے تو پریشانی والی بات ہوتی ہے کیونکہ جگہ جگہ تو پانی بھر جاتا ہے اور ندی نالے گند پورا ہماری طرف تو پورا پانی بھر جاتا ہے
اور نالیوں کو پانی باہر آ جاتا ہوگا سارا
جی نالیوں کا پانی ہمارے گھر کے اندر آ جاتا ہے تو اتنی پرش شانی ہوتی ہے نا کیا بتاؤں بس صاف کرتے رہو پھر پانی پانی پھیک تے رہو صاف کرتے رہو اور پھر گند بھی ساتھ میں آ جاتا ہے اندر
ہاں ہاں جی وہ تو بڑا اسمیل بھی آتی ہے پانی کی کتنے گندا پانی آ
جی جی کیونکہ درواجہ دروازے سے میں میں سے نا بہت تھوڑا اونچا ہے نا ہمارا تو پانی سارا اندر آتا ہے
جی وہ تو تو آپ پوچھو کروا لے نا باہر کا آپ کی اپنی جگہ اونچی کرا لے برانڈا آپ کا برانڈا
کروانا ہے دیکھو کب کرواتے ہیں
ہاں ہاں اور بتائیے
بارش بھی پیاری لگتی ہے
وہ تو ہے اچھا لگتا ہے بارش میں نا بھیگنا، نہانا گھومنے جانا اچھا لگتا ہے وہ
جی جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بھیگی ہوئی مٹی کی خوشبو اور س چاروں طرف سبجا ہی سب جا ہوتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے دل کو بڑا سک خون ملتا ہے بارش دیکھ کے
ہ ہ جی وہ تو ہے جب پانی بھر جاتا ہے نا سڑکوں پہ وہ بڑا گندا لگتا ہے
جی جی بارش کا موسم تو اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ مطلب چلو بارش تو آئی
ہوں کہیں تو ا بھی سوکھا پڑا سارا ہی کہیں تو سوکھا ہی پڑا بارش آ ہی نہیں رہی کہیں اتنی بارش آ رہی ہے بس
جی جی گرمی کی شدت کے بعد جب بارش آئے تو مزہ ہی الگ ہے ہوتا ہے جی اور ہر چیز تر و تازہ لگتی ہے پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں سب سب طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے بارش کے بعد
اندھیری نہیں آ رہی اب بارش ہی آ رہی ہے بارش میں ہوا بھی نہیں چل رہی اندھیری آئے تو امبیاں گرتی ہے اس موسم میں اتنی پیڑوں پہ کتنا فروٹ گرتا ہے اب فروٹ بھی کم ہے اچار والی امبیاں بھی کم آ رہی ہے اب تو
جی بالکل بچپن میں دیکھو بارش ہوتی نہیں ابھی نہیں ڈالا
جی جی
جی ب دیکھو بچپن میں جو بارش ہوتی تھی سب باہر ن نکل آتے تھے کاغذ کاغذ کی کشتیاں بناتے تھے اور بارش میں بھیگنے کا تو اپنا ہی مزہ تھا اور چھت پہ چڑھ جاتے تھے پوری مطلب کہ س اپنا چھت کو صاف کر کے وہاں پر لیٹ جاتے تھے پانی بھر جاتا تھا چھت پہ تھوڑا بہت تو پھر بلیٹ جاتے تھے مزہ ہی الگ ہوتا تھا
جی جی یہ تو ہے وہ بس بڑھیا جی بیٹھے ہوئے تھی میں بھی ابھی میں نے کبھی کھانا تو کسی نے کھانا نہیں میں اور میرا بیٹا ہی ہیں گھر پہ آج جب کہے گا بنا لوں گی آپ بھی کھا لوں گی
جی جی جی
تو پھا یہ نئی
جی لیکن دیکھو بارش کہ حالات اب کچھ اور ہی ہیں کیونکہ کبھی کبھی یہ ہے بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ا باڑ کی صورت میں اختیار کر لیتی ہے
ابھی دیکھا نہیں آپ نے وہ تو ہے جی فیس بک دیکھا نئی پندرہ لوگ مرگے باہر کے کشتی میں سیلانی مرگے ہیں
جی دیکھو ب باڑھ کا تو کتنا خطرہ ہو جاتا ہے گنگا جمنا وغیرہ بھر جاتی ہیں تو جو لوگ ہیں وہ ساتھ میں لے کے چلی جاتے تی ہے مطلب
ہاں دیکھ لو کتنی طاقت ہے پانی میں
جی میں نے بھی دیکھو خبروں میں ہوں میں نے بھی خبروں میں دیکھا ہے کئی علاقوں میں گھر میں پانی ڈوب کر ڈوب گئے اور لوگوں کو جانی نقصان بھی ہوا اور وہیں سامان اپنا سامان چھوڑ کر محفوظ جگہ پر چلے گئے کتنا جی کتنا برا ہوا نا ان لوگوں کے ساتھ
ہاں وہ تو ہے
دیکھو صرف گھر ہی نہیں گھر ہی نہیں کھیت فصلیں مویشی روزگار تباہ ہو جاتے ہیں
فصلیں کا بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے کیا بارش جب چاہیے ہوتی ہے بارش تب آتی نہیں جب فصل پک جاتی تو بارش آ جاتی ہے وہ نقصان کر دیتی ہے فصلوں کا بھی
جی کئی لوگوں کی تو ساری عمر کی کمائی ایک ہی باڑ میں کھو جاتی ہے
ہاں جی جی یہ تو ہے ہی
اور سب سے زیادہ تکلیف تب بچوں اور بزرگوں کو ہوتی ہے کھانے پینے کا ان انتظام نہیں رہتا صاف پانی نہیں ملتا بیماریاں پھیلنے لگتی تی ہے
ہاں بیماریاں ملیریا وغیرہ آ جاتا
جی جی باڑھ کے بعد دیکھو ڈینگو ملیریا دوسری ا اور کئی بیماریاں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے
جی جی یہ تو ہے
ہ کچھ و کچھ و وجہوں سے قدرتی کچھ وجہوں سے تو قدرتی ہوتی ہے لیکن بہت سی وجہ ہیں ہماری اپنی تن لاپرواہی کی لاپرواہی ہے جنگلوں کی کٹائی نالوں پر غیر قانونی تمرات گندگی پھیلانا پانی کو کی صحیح نکاسی کا انتظام نہ ہونا یہ سب باڑھ کی اور تو ہے اور کیا ہے
ہاں جی جی یہ تو بات ہے ہی صحیح کہہ رہے ہو آپ
جی ندی نالوں میں پانی بھر جاتا ہے اس کی وجہ سے ہی تو دیکھو ا باڑھ آتی ہے جب پانی پورا بھر مطلب گند پڑا رہے گا تو تبھی تو اوپر آئے گا سارا پانی پانی
جی
ندی نالے صاف ہوں گے تو کہاں سے مطلب کہ ا پھر وہ نیچے ہی رہے گا پانی اس کی وجہ سے گند پر گند بیٹھ جاتا ہے پانی اوپر اوپر آ جاتا ہے لوگوں کو کرنے کو گھروں میں گھس جاتا ہے
ہوں پھر بیماریاں پھر بیماریاں بھی کتنی پھیل جاتی ہیں بچوں کو ہو جاتی بوڑھاؤ کو بچوں کو
جی بیماریاں پھیلنے سے کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں
ہاں جی ہمارے یہاں بھی ہمارے ادھر بھی کل پتہ نئی ایک لیڈی تھی بیمار ہی ہوئی ہے بس دو دن ہو گئے بیمار ہوئی ہے اور ساتھ ہی ختم ہو گئی پتا نہیں لگا خون کم تھا تھوڑا سا خون کم ہوا خون خون چڑوانے گئےہیں وہ وہاں پے ہوسپٹل پے اور ختم ہوگئی دو دن کی دیک دو دن میں ختم ہوگئی وہ تو
ه کتنا کتنا برا ہوا نا
ہوں صرف اس کے گھر میں بیٹا اور باپ ہے تین جنے تھے ایک چلے گئی اب دو جنے رہ گئے کون بنائے گا ان کا کھانا بیماری کی وجہ سے ہوئی نا بیماری ہو گئی گھر میں گندگی ہوگئی بیمار ہوگئی ہوگی پھر اس سے
جی جی جی کتنا برا ہوا ان کے ساتھ
بہت برا ہو اب کھانے بنا ہاں جی جی جی کھانے بنانا والا کوئی اب راہا ہی نہیں
جی جی اللہ تعالی ان کی مدد کرے
جی بیٹا بھی اتنا بڑا نہیں ہے صرف بیس سال کا بیٹا ہے ان کا
جی
اتنا بڑا بھی نہیں ہے شادی بھی نہیں کی ابھی اس کی پڑھ رہا ہے نوک کری کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے نوکری بھی کبھی کام ہوا کر لیا نہیں ہوا نہیں کیا
جی تھوڑا تھوڑا سم تھوڑا سمے ڈال کے پھر نکاح کر دیں تو اچھا رہے
جی جی نکاح تو کرنا ہی ہے اس کا کا پھر روٹی بنانے والی آجائے گی کوئی چلو گھر تھوڑا ہو جائے گا نہیں تو دونوں باپ بیٹا کیا کریں گے جی جی یہ تو بات ہے یہ آپ کی
جی بالکل
اور جی بس جی آپ کے بالک کیا کر رہے ہیں
میرے میرے بچے آ پینٹنگ بنا رہے یہ ایک فون لے کے بیٹھا ہے چلو آپ کو بعد میں بات کرتی ہوں اللہ حافظ
اللہ حافظ